و السلام وعلیکم السلام ہم کیسی ہیں آپ
میں بہت اچھی آپ بتائیں سب خیریت
ہاجی ہاں جی سب خیریت سے بس دعائیں آپ کی اللہ کی
بس بہت بڑھیا میں تو اب یہی کہوں گی کہ سب کی زندگی میں سبکھ کوون ہو اور سب اپنے آرام سے رہے اللہ کے سب پہ اپنا رحم فرمائیں
بس بس یہی ہے د پش کونییر امل شانتی ہونی چاہیے سب خوش ہونے چاہیے
ہاں یہ بہت ضروری ہے پر آج آج کل کے سمے میں نا ایسا کچھ ہو نہیں پا رہا ہے سب اپنے شریر سے اپنے نا حالاتوں سے بہت پریشان ہو چکے ہیں وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ کہ ہمارا کھان پان ہمارا اد جو ہے نا یہ سب کچھ جو آ آج کل کا لائف ٹن ہو گیا ہے اس کی وجہ سے نا ہمارے شریروں کو بہت دقت ہو رہی ہے
ہاں یہ تھا ایک تومارا کھان پان ایسا ہو رہا ہے اوپر سے پلس دیک جو بھی چیزیں آ رہی ہیں کوئی جیوک تو ہے میں ساری چیزوں میں ملاوٹ آ رہی ہے جو بھی چیزیں ہیں
سب یوریا سے بنی ہوئی آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے جسم ایسے ہو گئے ہیں علاج جانتا ہے اٹھنے کے کا دل ہی نہیں کرتا شریر میں کام کرنے کے کہ انرجی نہیں ہوتی ایسی حالت ہو جاتی ہے بہت بری
بالکل بالکل یہ تو ہے آج کل سبزیاں دیکھیے آپ کچھ بھی دیکھیے میں تو کہہ رہی ہوں آٹا بھی ہے وہ بھی جیویک نہیں ہے ہے نا گہوں بند ہو رہا ہے اس میں بھی اتنا سارا اسٹارٹ اس کے لاسٹ تک اس پودے میں زہر ہی زہر بڑ جاتا ہے اتنی دوائیاں اس کے اندر لگائی جا رہی ہیں کہ وہ ایک تب جا کے ایک زہر کا پودھا بند ہو رہا ہے
ہ نہیں یہ تو کہ تو رہی ہوں بہت زیادہ اتنا مطلب کھانے کو لے کر ہر چیز پہلے کی ہمارے جو والدین نے ہمیں پالا جو جنریشن تھی اور آج کل میں دیکھ رہی ہوں گاؤں میں بھی بلکہ جو لوگ ہے نا یہاں سے اپنی اسٹیٹ سے باہر دوسرے اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں جہاں پر ان کے انہیں گاؤں کا کھانا ملتا ہے وہ لوگ پھر بھی ہم سے بیٹر ہیں ان کا شریر ان کا سواستھ ہم سے بہت اچھا ہے
وہ ابھی بھی ہارڈ لگے گے نا ان کے لیے وہ ابھی بھی جیسے کھیتوں میں کام ہو گیا گھروں میں لوگ باغ ابھی بھی تو وہاں ہارڈ ورک ہم لوگ نا ایسا ہارڈ ورکنگ کچھ ہمارا ہے نہیں گھر گھر کا کام ہے ہم سوچتے ہیں یہی ہم نے بہت کر لیا ہیں نہ ہمیں ہمیں گھر کا کام بھی نیپٹانا بھی بہت بڑی بات ہو جاتی ہے ہمارے لیے
کیونکہ ہمارے ہمارے جسموں میں نا وہ طاقت ہی نہیں ہے
ہاں ہماری باڈی الاؤڈ ہی نہیں کر رہی ہوتی ہے ہے نا ہم کھا بھی نہیں رہے ہیں کچھ اس کے حساب سے دیکھ تو آپ ہر چیزیں تو ساری ایسی ہے ساری کون سی چیزیں طاقت بھر والی ہیں ہم سوچتے ہیں چل پیزا کھا لیں گے ایک پھا لیں نا تو ہمارا جو ہاں ہمارا جو رجحان ہے نا کھانے کے پرتی وہ بڑا بیکار ہو گیا ہے
بہت بیکار ہو گیا نہیں اللہ کا شکر ہے کم سے کم آج کل کی جنریشن کو اتنا پتہ تو چلا ابھی میں آپ کو کچھ دنوں پہلے کی بات بتاتی ہوں میں اپنے کیا کہتے ہیں خالاہ کے گھر گئی ہوئی تھی وہ ان کا گھر گاؤں میں ہے ہمارے گھر سے تھوڑا سا آگے مطلب سو ڈیڑھ سو کلو میٹر آگے ہے وہاں پہ نا ابھی بھی کھیتی سام نہیں ہوتی ہے جیسے گھر کے باہری کھیتی ہوتی ہے ان کا وہیں پہ گھر پہ اچھا ان کا گھر بنا ہوا ہے تو ہم سارے کے سارے وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے اور اپنا ایک ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ سب وہاں کال کے یہاں اکٹھا ہوں گے تو اسی بہانے سب مل جائیں گے تو صبح کے ٹائم ناشتے کے ٹائم پہ کچھ تھا نہیں جیسے سب کچھ نہ کچھ کھا رہے تھے سب کو الگ الگ چاہیے تھا تو ہماری خال باہر گئییں وہاں سے وہ تازہ تازہ پالک توڑ کے ل اور پالک کے انہوں نے کرارے کرارے سے پراٹھے بنا کے دیے سب کو اور وہ اصلی دیسی گھی کہ مطلب کہتے ہیں نا کہ پالک کھانے سے خون بن ہے میں کہہ ہوں مجے تو ایسا لگا میرےریر کا آھا ک خ تو اسی دن بن گیا تھا وہ بنا یوریا کے تازہ تازا پالک وہ انہوں نے سامنے ہمارے توڑا دھنیا توڑا اور سبزی کے اندر وہ دھنیا ڈالا اور مرچیں وہیں سے توڑی پرب ہم تو دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے ہم نے کہ کھالا آپ لووں کے شریر اسی لیے عمر میں بھی اتنے اچھے چل رہے ہیں اور ہمیں دیکھو ہمیں پالک کھانی ہوتی ہے وہ منڈی سے آتی ہے کب کی سڑی ہوئی ہوتی ہے کیڑے ہوتے ہیں کتنے پاؤڈر اس پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس سے ہمیں وہ تو ملتے نہیں ہیں وائٹامنس الٹا ہمارے شریر کو نقصان اور ہوتا ہے
بالکل بالکل یہ تو ہے دیکھو گاؤں کا کھانا آج بھی کیا کہتے ہیں اسٹرانگ والی چیزیں ہیں ساری چیزیں دیکھو زیادہ تر گاؤں میں کیا ایک پشو پالن ہوتا ہے تو وہاں دیسی گھی آپ کو شدھ ملےا ہم لوگ جو دیسی گھی کھا رہے ہیں ہم لوگ جو دیسی گھی کھا رہے ہیں ہمیں نہیں بتا وہ شدھ یا شھ ہے ہمیں کیا پتا کس چیز کا آ رہا ہے یعنی ہم پیک والے ڈبے لے آتے ہیں اب ہمیں تھوڑی پتا ہے کہ وہ گائے بھینس یہ دودھ کا ان لوگوں نے ہمیں دیا ہے اتنی چاری اتنی ساری مکس والی چیزیں ہوتی ہیں ہے نا تو گاؤں میں گھی پیور ہو گیا دودھ پیور ہو گیا اور سبزی ساری زیادہ تر ا گاؤں میں لوگ باغ زیادہ تر سبزیاں اگاتے ہی ہیں ہے نا گاؤں میں گھر سب کے بڑے بڑے ہوتے ہیں تو وہاں جگہ بہت ہوتی تو وہ لوگ سوچتے ہیں چلو تھوڑا یہیں ڈال لیتے ہیں ہے نا تو یہ چیز ہے وہاں بہ بہت اچھی ہے بی بیی میں تو کہہ رہی ہوں ہم اپنے ان کو دیکھیے ہمارے جو جیسے امی ا ہ گئے اور ہمارے چاچا
حضور آپ یہ اس چیز کو ہم ہمیشہ نوٹس کیجیے گا کہ ان لوگوں کی خدمت میں بھی ناا کوئی کمی نہیں چھوڑتے ہیں وہ لوگ اتنا اچ اچھا مطلب وہ جو باہر کی چیزیں نہ لا کر کے جو وہ تازہ کھانا لاتے ہیں نا ہم لوگوں کو کے لیے ہم لوگوں کی جب خدمت کرتے ہیں وہ کھانے کا سواد ہی الگ ہوتا ہے اس کھانے کے اندر مطلب میں کہہ رہی ہوں نا وہ تازہ تازہ مکھن اتنا نکلا ہوا تھا مکھن کا مٹھا اتنا نکلا ہوا تھا دودھ گھی مطلب
انشاء االلہ الگ ہی سکون ہے چڑیوں کا چہکنے اک دم ایسا لگتا ہے ہم کسی جنت میں آگئے ہیں کھلے آسمان میں کتنا اچھا لگتا ہے اور وہی چیزے آپ بھی دیکھو مطلب پولیوشن وغیرہ ویسے بھی ہر چیز کو لیکر شہرو میں ایک الگ ہی وہ ہے اور گاؤں میں ایک الگ تو وہاں سے آنے کا من نہیں کرتا
نہیں بالکل نہیں کرتا بلکہ پہلے کیا کہا جاتا تھا کہ شہر و میں سکون ہے شہرو ں کی لائف اچھی لیکن یہاں کی جو دیکھتی ہو اپنی خالا کے یہاں پہ مامو جانکے یہاں پہ امیں نے کہا ہو یہ تو جنت ہے جنت گھر ہوتے ہے یہاں تو نہ زندگی صرف چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں سمٹ کے ره گئی ہے اس کھانے کو ہضم کرنے کیلئے ہم اور دوائیاں کھاتے ہیں اور کھانا ہضم ہو جائے ہماری زندگی سے انہیں چکروں میں لگی رہ گئی
شہر میں کیا ہوتا ہے دیکھو کوئی کسی سے اتنا تو بات کر رہا ہے نہ اتنا کوئی اس پاس ا کے بیٹھ رہا ہے اور گاؤں میں آج بھی ہم چلے جاتے ہیں دیکھو ہماری تائی ہو گئی چاچیاں ہو گئی ساری ملنی آئیں گی شام کو بیٹھ کے لگتی ہیں ہینا رونق لگتی ہیں کتنا اچھا لگتا ہے وہاں کا سکون ہی مطلب وہاں جو سکون وہاں ہے نہ شہروں میں وہ ون پرسینٹ نہیں ہے میرا تو یہ ماننا ہے آپ پورا دن اپنے فلیٹ میں رہ رہے ہیں ہم لوگ ہیں اور شام کو تھوڑا سا باہر جا رہے تو ہم بھی جا رہے تو وہاں بھی کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے اپنا اپنا ہم پارک میں بھی جا کے ایک بیٹھ رہی ہیں وہاں کرسیا پڑ گیا تو وہاں بھی ہم فونوں میں ہی ویست ہے ایسا نہیں کہ وہاں کوئی آ کے ہم سے بات کر رہا ہے یا ایسے سر نہیں یہاں کسی کو کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے اب دیکھو یہاں کا ایسا بہیویئر ہے شہروں کا یا تو آپ کی بڑ تلب کچھ اچھی مطلب ہو رہی ہے تو ایک دو گھر ایسے مل جائیں گے آپ کو
ہمم کوئی سکھ دکھ میں آپ کے کسی کے ساتھ کھڑا ہو یہاں کچھ ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا
آپ اپنی بالکل بالکل آپ اپنی اپنے فلیٹ میں بیمار پڑے ہیں کیا پڑے ہیں آپ نکل رہے ہیں گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں یا انجریئر چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی نہ وہ آپ سے پوچھیں گے نہ وہ چاہے تھے کہ آپ ان انوالو کرو یا انہیں انٹرفیئر کرو انہیں ہے ہی نہیں اور گاؤں میں گاؤں میں دیکھو اگر آپ کا صبح میں سات بجے تک دروازہ نہیں کھلا تو دس مہیلایں اور دس پوش آ کے آپ کا دروجازہ کٹ کٹائیں گے آج کیا ہو گیا آپ چنی باہر آئی کوئی بیمار تو نہیں ہے سب سب ٹھیک تو ہے تو یہ چیزیں گاؤں میں ابھی بھی بڑی اوکے ہے اچھی لگتی ہے اور اور لیکن شہروں میں یہ چیزیں بڑی اپوزٹ ہے یہاں کسی کو کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں رہ گیا ہے
نہیں یہاں کسی سے کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے یہاں پہ تو بس یہ ہے کہ نہ انسان انسان کو دیکھ کے خوش نہیں ہے کہ انسان یہ نہیں سوچ تا کہ اللہ نے سب کو ایک برابر بنایا ہیں ایٹلیسٹ ہمیں ان لوگوں کو کو سکون دینا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ زندگی ساتھ مل کے خدگرز تی ہے اکیلے نہیں گزر بسر ہوتا ہے یہاں تو دین دنیا کی کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے کسی کو سب اپنے اپنے اس میں وہ ویست ہیں انہیں کوئی
صبح کو صبح کو آفس جا رہے یا شام کو واپس س آ رہے ہیں ا کے سو رہے ہیں صبح میں پھر جا رہے ہیں یہاں تو ایک ایسی سائ کل سی چل رہی ہے کہ آپ کو جیسے مشینری ہوتی ہے نہ آپ کو اتنا کام کرنا ہے آپ کو اتنا کام باقی کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے لینا دینا نہیں ہے تو یہاں تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جیسے کہ شرتوں کے طور پہ جیا جاتا ہے مجھے تو گاؤں کی زندگی س چی میں بڑی سکون والی لگتی ہے ہے نہ آدھی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں کھانا پینا اچھا ہوتا ہے
کچھ بڑھیا ہوتا ہے انہیں کھانا پچانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی ہمیں ک کھانا کمانے کے لیے بھی محنت کرنی ہے کھانا پچانے کے لیے بھی محنت کرنی ہے اور کھانا دوسروں کو دینے کے لیے بھی محنت کرنی ہے اسے کمانے کے لیے وہاں جو ہے نا نہ تو دکھاوا ہے نہ کوئی کسی طریقے کا بناوٹی پن ہے نہیں کوشش اب یہی کریں گے کہ بچوں کو کو اب ان چھٹیوں میں
ہاں چھوٹی میں گاؤں بلکل بلکل یہ تو مین ہونا چاہیے لیکے بھی جا بچوں کو بھی اس چیز کا تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے گاؤں کا ماحول کیا ہے کیا نہیں ہے
ہاں جی ہاں ہ یہ تو بہت ضروری ہ ہاں ملتے ہیں پھر اللہ حافظ